وہ
آپ ٹھیک ہو
ہلو ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
سب ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
اور کیا کر رہی ہو
بس میں بیٹھی تھی بلاور پگڑا تھا ٹھنڈ ہے نا آج پھر سے بلاور پگڑا اور لیٹی ہوں میں نے تو آپ ہی کہ یہاں
اچھا ہاں مجھے یاد ہی میں نے بت پیتا اس لیے مجھے یاد ہی نہیں ہے دیکھا آج تم آئے لیکن آج کوئی کام نہیں نکلا
بولو ہچ ہلو
ہاں بولو ہ
مھے بولو جو آپ نے مکان بھیجا نا ان پڑوسیوں کو ہ ان کو رہنے
نہیں نہیں
کیوں ان کو
ان کو بھیجنا ہے وہ نہیں رہیں گے یہاں
کیوں لیکن
پت نہیں لیکن وہ پہلے سے یہ بول رہے تھے کہ ہمیں بھیجنا ہے یہ
مطلب یہ جو اچھا مکان تھا ان کو جو وہبھی ہے وہ کیوں نہیں اسی میں رہیں گے
وہ بھی کہاں ہے ان کا اپنا وہ ہے نا مطلب وہ اس میں نا کیا بولتے اس کو مطلب نا اس میں حصہ ہے بہن بھائیوں کا
اچھا ٹھیک
ہوں وہ اپنا تھوڑی ہے ان کو
دیک ن آپ ت میں یہ گھر ہوگا
اور کیا ہوتے پیسے ہم میں سے ہی کسی کو تو لیتا کوئی نہ کوئی ہے نا
ہے نا اور ہماراری پھوپھی والوں کو ہی دیکھو نا اگر ان کے پاس ہوتا ہے یا آپ کے سسرال وال
اور کیا ہم ہی لیتے مجھے بھی نظر میں رہتا یہ گھر
مجھے ایک
یہاں پہ پڑوسی وڑوسی بھی اچھے تھے
ہاں تو اس کو آپ کی جو سسرال وال ے ہے نا
ہوں ہوں
وہ نہیں لے سکتے تھے یہ مکان
جب ہمیں اپنا نہیں بھیجا مطلب اس میں خریدار ہی نہیں آتا ہے تو کیسے لیں گے
وہی نا اگر وہ لوگ لیتے وہ اور اگر کچھ آپ کو جو اپنے پیسے تھے گولڈ وولڈ وہ آپ ڈالتے کیوںکہ کل کو تو وہ آپ ہی کو پکڑنا ہے نا وہ مکان اس میںئی ہے آپ کو ہی رہتا
ارے وہ تو صحی تھا ہم تو لیتے لیکن اس میں پھر بھی پیسے کم پڑیں گے اور جب اپنے میں خریدار ہی نہیں ملتا ہے تو بیچیں گے کیسے وہ اپنا والا
وہ بھی مسئلہ ہے نا کہ اس مکان کی
ہمارے
ہوں
جتنا آتا مطلب دیکھتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر مطلب جیسے خریدار آتا ہے ہم کرتے ہیں ایسے اگر سکسٹی سکسٹی فائیو سیونٹی تک آئے گا تو
ہاں ارو مکان ہے نا مطلب دو منزلہ فل ہے وہ
ہاں اور کیا ابھی ہم اس کا چھت بھی کر رہے ہیں نا
ہاں سکسٹی فائیو تک تو ہمیں آتے ہیں یہاں پے اصل میں ہے نا آپ لوگ وہ اندر مکان اگر اور وہ ہوتا اس کو بہت آتا
کیا
میں نا تھوڑا باہر اس کو
ہاں وہ لیکن یہاں خریداری نہیں آتا ہے نا کیسے آئے گا ایک تو وہاں سے پورا اندر ہے مطلب گاڑی کا راستہ بھی نہیں ہے وہاں سے
ہاں سچ ہے
اور وہاں سے ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اگر قسم سے ہم یہ لیتے نا تو بہت اچھا ہوتا
ہم مجھے آڑاڑوسی نا اتنے گندے لگتے ہیں بہت گندے لگتے ہیں مجھے
پتا ہے دیکھو اگر ہم یہ لیتے نا پھر اگر میرے گھر والے بھی کبھی یہاں آتے مطلب پھر بھی دیکھ پاتے اندر سے وہ یہ
ہاں ہے نا
ہوتا ہے نا بہت
اس طناح بہت ساری یادیں
اور کیا
خد میں ہوگا یہ گھر
ودے گدا
ہلو
ہے نا میں نے بلاو آپ دیکھیں گے کس کی قسمت میں ہوگا یہ گھر
ہاں اب کیا کریں گے یہ تو اللہ کو منظور ہوتا ہے چلو جو بھی ہوتا ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے ٹیکنالوجی
بہت
جو بھی ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اس سے اچھا ہے اب آنا چاہیے ان کو مطلب ا اچھے سے رہنا وغیرہ جی
ہاں وہ تو اس سے بھی اچھا ہے میں بلیے وہ ہزار گنااہ اچھا ہے اب ایک چیز ہے مطلب یہ ہوتی ہے نا مکان میں یادیں ہوتی ہے یادوں سے گھر بنتا ہے
ہاں ہاں
ورنہ وہ آپ کو تو بہت اچھا ہے وہ والا مکان
ہوں ہوں صحی بات ہے وہیں میں بول رہی ہوں نا مطلب اگر ہوتی نا ہم ہم کو پیسے اللہ کے کسم اچ
ہاں مجھے ابھی بھی اس مقت کون کی یاد آتی ہے ورنہ کیا
اوکے
آپ کو پت ہے میں آج اتنا پچھتاتی ہوں کہ ہم نے اس ٹائم وہ مکان چاچو کے ساتھ کیوں ایکسچینج کیا اگر ہم نے میں نے اس کو تھوڑا ہی لگایا ہوتا پھر نہیں دیکھا ہمارے چاچو نے اس مکان کو کیا کیا پہلے اتنا بنایا پھر سارا قرضے میں کو اگر وہ ہمارے پاس ہی ہوتا نا ہم نے آج ت اس کو سنبھالا ہوتا نا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے
وہ تو بہت اچھا ہوتا پھر تم نے مطلب اس کو اوپر بھی بنایا ہوتا
وہ نا اور اس کا زمین
ہاں اس کا ابھی تو بہت زیادہ ہے نا جو ابھی ہے نا یہاں
ہاں ہاں اس کا بھی ہے
اب کیا کریں گے تمن ضروروتا ہے نا اللہ کو
اچ اوپر سے مجھے مطلب آج کل نا وہی مکان اتنے پسند اگر مکان مجھے چھوٹا بھی ہوگا نا مجھے باغ ہونا چاہیے یہ بہت آ اچھ مجھے اسی لیے مطلب اس مکان کی اتنی یاد ہوتی ہے
ہوتا ہے ہوتا ہے ہ اور سناو کیا کیا پھر آپ نے لگائے وہ پودے وغیرہ
ہاں میں نے تو میں نے تو کل ہی اس کے دنیے کے اور میں نے پودینہ اگایا اور میں نے اسٹراابریز اگ گئی اب مجھ
اچھا
اور آٹوں گی یہ ٹماٹر شملہ اور لگاؤں گی کوکمبر اور لگاؤں گی ہری مرچ
میں نے دیا وہ سوٹ ٹیلر کو
کروں گی کتنا لیا سلائی کس ٹائم کو دیا
ہاں اپنی ہی اس کو میں نے بولا مجھے یہ مانڈی کو دینا
سچ میں اس ن ہ نا
ہاں ہاں
مجھے دکھانا پھر اچھا دوپٹہ دیا ڈائی والے کو
وہ نہیں تھا وہاں
اچھا ٹھیک
مجھے پاکستانی ریپلیکا اتنا موڑ لانے کا ہے لیکن کیسے لاؤں میں وہاں ملتا ہی نہیں ہے میں نے لال چوک میں بھی دیکھا ہے لیکن ریپلیکا آج ملتا ہی نہیں ہے آج پیور پاکستانی ملتے لیکن وہ مہنگے ہیں کیا کرے
مہنگائی بہت ہے آن لائن ہی دیکھنا تھا نا اب
کس کے پاس دیکھو ذرا مجھے بولاو میں دیکھوں گی
مجھے آپ کرو واٹس ایپ پہ سینڈ وہ کیسا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے وہ ریپل کیا ہو
پتا ہے جو مجھے شارٹ ہوا میں نے آپ کو دیا تھا وہ آپ نے کیا کیا پھر اس کا جو تھوڑا اسکائی بلو گرین اسش میں تھا
میں بیٹھتی ہوں ابھی مجھے کچھ کام مجھے کچھ کام ہے میں آپ کو بعد میں کال کروں گی
کیا